السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہیے کیسی ہیں آپ شکر اللہ کا آپ سنائیے آپ ٹھیک ہو گھر میں سب شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہیں
الحمد اللہ سب ٹھیک آپ کے یہاں سب ٹھیک
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور سنائیے ہاں بہن ہاں آج صبح بارشیں ہوئی موسم بھی اچھا ہے اس وقت گرمی نہیں ہے
لیکن یہاں ایچ ایم ٹی سائڈ سے تو بارشیں ہوئی لیکن اتنی بھی نہیں تھوڑی پانچ دس منٹ ہوئی تو بس
آرے نہیں یہاں تو گنٹا ڈیڑھ گنٹا بارشیں چلی
وہی تیز کہ تھوڑی تھوڑی
تیز تیز
اچھا ٹھیک نہیں وہاں سے نہیں اتنی ہوئی
نہیں یہاں تو ہوئی بارشیں بہت
اچھا ٹھیک کیا گھر کا کام سب کچھ
ہاں جی آپ کہاں پے ہیں
میں بس اب نکلنے والی ہوں وہاں سے ایچ ایم ٹی میں تھی میں تو ہاں اب میں نکلنے والی ہوں وہاں سے
آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کا پلان کہیں اور جگہ جانے کا ہے
تھا پلان مجھے یہاں دوسری بہن کے یہاں جانے کا لیکن کہہ رہے ہیں نہ کہ سیلاب آئے گا بارشیں بہت ہوگی تو میں نے سوچا بیٹھ
ارے کون کہہ رہا وہ جموں کے لیے ہے زیاد زیادہ لوگ جموں کے لیے ہے
میں نے انسٹا پے دیکھا جموں اینڈ کشمیر ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال آ دوست مینس آگے دو تین دنوں کے لیے
ہاں ٹوونٹی تھرڈ تک ہے وہ تو صحیح ہے لیکن انہوں نے مگر زیادہ جموں ڈیزائن کا کہا ہے آپ نے وہ اس پورا پڑھا کی ہیڈ لائن ہی پڑی
خالی ہیڈ لائن پڑھی ہیڈ لائن خالی اچھا لیکن گرمی ہے ہے نا کام سے زیادہ ہی ہوتی ہے گرمی اپنی ہے زیادہ
کام کے وقت ہوتی ہے
ہاں
بچے کہاں ہیں آپ کی ٹیوشن گئے ہے
ہاں ہاں جانے جائیں گے نا پہنچیں گے ہم گھر پھر جائیں گے وہ ٹیوشن
اچھا آپ وہاں پے ہو تو ٹیوشن کہاں جا سکتے ہیں وہاں آپ کی بہنیں وہاں سب ٹھیک ہیں
ہاں وہ سب ٹھیک ہے اب ان کے بیٹے کا رشتہ جارہں ہوگئی اسی لڑکی کو دیکھنے سپو کا اندرا ہو گئی
اچھا اچھا سوپور میں
ہاں اب اس کو اس میڈل میہنہ ایک دو فون کیے کل شام کو بھی صبح بھی آ رہے ہو آپ کہ نہیں انہوں نے بولا چلو آپ دیکھیں گے انشاء اللہ جو اچھا ہوگا ان کے لیے وہی ہوگا اللہ کی مرضی ہوگی تو اب وہاں ہی جائیں گے
وہ تو ٹھیک ہے پھر وہ لڑکی کیا کرتی ورتی ہے کچھ جاب واب کرتی ہے
شاید پرویٹ ٹیچر ہے وہ شاید مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہاں سے میڈل مین بھی آئی اس نے بھی ایک دو رشتے کہہ رہے تھے
پھر ان کا مکس چکر ہوتا ہے یاد ہی نہیں ہے
یاد ہی نہیں رہتا وہ بھی صحیح ہے
گرمی لیکن بہت ہی ہے نا گرمی بہت ہے
اچھا
بابا کو کیا تھا ابھی فون میں نے ابا کے ساتھ بات کی بابا نے بات ہی نہیں کیا یہ خالی فون کو دیکھ کر یہ نہیں کہے رہی یہ چلو چھوڑو میں اب بعد میں کہوں گی
اس کو شوبہ کو چھٹی ہوئی ہے
ہاں اس کو چھٹی ہوئی ہے
پارک ہے
ہاں ہوگی شاید وہیں پارک ہوگی
ٹھیک ہے
نے شاید کل اسے فون کیا تو اس نے کہا یہ فرق ہے گھر میں مجھے مینس ہوتا ہے نا ایک دن کے لیے گھر چھوڑ کے کہیں جات دیکھتے کیا ہوتا ہوا حال ہوتا ہے تو حساب ہی آپ بس یہاں آتے جاتے ہیں آپ آتے ہوں گے تو سبھی اس
سب یہاں وہاں
اسی کی خیریت پوچھنے تو چھوٹی کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے امی آپ بھی آجاونا تو جانا ہے اب یہ یہ ایک جو امی سب جگہ پہنچتی ہے باقی تو پ تاہی نہیں
پتا ہی نہیں مجھ کو بہت گرمی ہوئی پتہ نہیں ہے کیوں مجھے اتنی گرمی ہوئی میں پہلے پانی جاؤں گی ہاں ہے اب میں نے فیان آن کیا یہ بند ہی تھا پہلے میں پانی پیوی
اچھا اچھا پی جیے پی جیے پانی لاؤ
گرمی بہت زیادہ ہورہی مجھے آپ کو بجلی ہے ہم وہ جاتی ہے نا پندرہ پندرہ منٹ ہی
نہیں میں ابھی ایچ ایم ٹی میں ہوں نا ابھی اب میں گھر پہنچوں گی تو وہاں دیکھوں گی وہاں کا کیا
تمہیں بجلی کا
ان کو تو کل دن آتا جاتا تھا لیکن آج نہیں لیا آج پھر ہم نے صبح کپڑوں کی استیری کی بس چلو میں بھی رکھونگی مینز آج نہیں لیا ادھروائیز پانچ سو بیس کل بھی لیتے تھے بابا پاو تو آج لیکن صبح سے نہیں لیا اب دوسرا مکان بھی ہے اس میں کام چل رہا ہے ماشاء اللہ اچھا ہو گیا ہے
اچھا اس کو کچھ فرق ہے جس سے کہ ویسے ہی ہے
نہیں سیم ویسے ہی اب مینز جو وہ ل لوبی ہے نا وہاں پہ انہوں نے بنا کے رکھا ہے لگ لکڑی کا سوفا اس کو آپ اوپر سے وہ ڈلوں پ آے لگائیں گے ہاں تو باقی سیم اوپر ہال میں اس کو یے کیا کہتے ہیں باتھ روم وغیرہ بنائے گئے ہیں تو اب کہا کہ یے کہہ رہے تھے پہلے اسی مکان کے حال کو ٹھیک کریں گے چھوٹی نے بولا میں نے بولا آپ کیا کہہ رہے ہو پہلے یہی کمپلیٹ کریں گے آپ وہی پہلے کمپلیٹ کرو پھر ہم وہیں
پھر ہم ہاں پھر یے کریں گے یے کیا پہلے یے آدا رکھو پھر وہ آدا رکھو
وہی وہی یہی کہا تو لیکن اچھا ہوا ہے اوشایان کہہ رہے ہیں دیکھو میرا کام کریں میرا اڈور لڑائی کر تے تھے اتنا کھیل تو لیکن کیا تھا کال نا شایان ہمیں گھر جانا ہے وہ نا شایام ہمیں گھر جانا ہے کہتا ہے جب ن کال ہم کہہ گئے تھے ہمیں گھر جانا کہتے ہیں چھٹی جو ہو گئی او تو بیٹھو نا بس آپ تو لڑائی کرتے ہو تو کیا بیٹھوں میں والچ نہیں بیٹھو نہا نہیں دونوں کے ساتھ جی جی کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ دوستی مصطفی کے ساتھ کبھی علیم کے ساتھ دوستی ویسے اتنی لڑائی بھی نہیں کی جتنا وہ کہتے تھے آج پھر بھی کھیل رہے تھے تو اس نے بھی ٹھیک ہی کہا وہ ان کی ساسوں ماں
ساسو ماں کو فون کیا آپ نے اپنے
صاحب جی کے ساتھ بات کی اس کے ساتھ نہیں
اچا ان کی ساسوں ماں ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرسو شام میں کر ت آبا کے ساتھ فون بات لیکن چھوٹی اکثر کہہ رہی ہے نا یے مینس یے سنتی رہتی ہے ہم کیا باتیں کرتے ہیں
ہاں
بھ میں نے بھی اب ابا کے ساتھ بات کی بابا کے ساتھ بچوں نے بھی کی تو اب میں نکلی نا یہی پاردے کہ بہا میں نے میں ڈر گئی تو لیکن تو سچ کہہ رہے ہے یے کہا دیک یے ہے کی یے کیا باتیں کر رے ہاں ہاں ہاں وہ کہتی تھی کوئی ہاں فٹ بال کھیل رہے تھے یے تو یے اس کو جی جی نے دی ہے یے اس کی تھی نائلا نے بیٹے کو کی کیا تھا وہ کہہ رہی تھی کی یے اس پھر اس نے اسی کو دی فٹ بال کوئی نا وہ بالکل کل جو نا باہر بیجنے کے وہ بیچتے ہیں سب وہ نارم والی جو
ہاں ہاں
تو وہ اس اس کو جی جی نے دی ہے شایان کو یے اس کو نائلا کی بیٹی کی تھی بس اچھا میں نے سنا سنتی رہو بس اچھا ٹھیک
جیسے سونے کی فٹ بال دی تھی
ہاں ویسے ہی وہ ر ایکیکٹ کر رہی تھی بس اچھا ٹھیک ہے آپی ہی سے مت بہات آپی ہی آپی ہی کو میں نے کل کہا مجھے فون کر رہا ہ انہوں نے ٹھیک ہے ان میں س فون اٹھانا تو میں کیا کہوں گی اب کیا نا میں نے فون اس کے جی اٹھایا ہی نہیں اس کے بعد کیا کہی یہ فون کہ رہو آپ کیا کروں گی وہ تو ویسٹ ہو گئی آپ نے اٹھائی ہے ہی نہیں بس پہلے فون کرو کہ وہاں پہ ہو کے نہیں آ پتا اس نے کھولا ہے اب یہ نا
کیا بولتے اکاؤنٹ یہاں پہ بینک میں اس کو نہیں تھا
اچھا کہاں پہ کھولا ہے
نہیں وہی نا بھائی میں
اچھا اچھا
ہاں ہاں بس اچھے
یہ تو اچھی بات ہے
اب انٹی کو بھی کہا کہ اس کو کہہ گئی تھی فیضان کو اس کو مجھے اکاؤنٹ کھولو بس ہاں اچھی بات ہے کھولو اپنا ہی اکاؤنٹ آج کا بھروسہ ہے کسی پہ
کسی پہ کچھ بھی نہیں
آج کس کا اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے
بس اچھا اس کا اگزام ہے کل ریحان کا وہ پڑھ رہا تھا وہ اس کو کمر کو ساتھ رہی میں کچھ لگ رہی تھی فزیوتراپی کچھ ہا
کیوں لگی کیوں لگی تھی کہیں پہ
پتا نہیں ہاں کچھ وہ وہ چلتا ہے نا اچھے سے نہیں چلتا ہے وہ جیسے جہانگ کا گا ہوتے دوڑ دوڑ کے ایسے ہاں اور پھر لیا تھا صبح پھر اس کے بابا نے اس کو مولوی سحاب وہاں پہ ہی مسجد کا امام ہوتا ہے نا اسی کے پاس تو فد یا پھوک تو آج وہ کہہ رہا تھا کہ آج مجھے فرق
نہیں ہے
ہاں آج کیا بات ہے فرق ہے
جی ٹھیک بس
پتا نہیں ہمیں لائٹ کی ہمیں یہاں نہیں لائٹ ہے ابھی ہاں
ہاں ہم کو جو اچھی نہیں ہے ہم کو پندرہ پندرہ منٹ جاتی ہے اور کیا پتا نہیں سردی میں کیا ہوگا تو اب آہستہ سے دن بھی چھوٹے ہو جائیں گے
ہاں وہ تو ہے اچھا بیٹھو میں آپ کو کچھ دیر کے بعد فون کر ہوا کا خواہ بیٹھا اللہ حافظ اللہ حافظ